ہیلو ہاں جی سلام جی ویلکم سلام جی کیسے سیو
بالکل سب خیریت ہے ماشاء اللہ آپ کیا کر رہے ہو اور کھانا ناا سم پڑیا ہے کھا پی کے اور تھوڑا آرام کر رہے تھے تو سوچا کہ چلو کام کر لیتے تھوڑا بہت
ہاں جی ماشاء اللہ بہت اچھا چتا ہے یہ تو آپ نہیں ویسے بھی کیا ہے گرمیوں کی وجہ سے من بھی نہیں لگتا ہے اچھا لگتا ہے جو
بالکل ہ اوکھر کیا آپ سے بات کی ہوئے اب کافی وقت ہو گیا تو میں نے سوچا آج کال کری ہوں
ہاں ماشاء اللہ بہت اچھا فرمایا آ جی آپ نے
جی بالکل کھانے میں تو آج کل لوگ کیا فاسٹ فوڈ زیادہ پسند کرتے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
بالکل کہ دو منٹ کا کام کیوں اتنا ٹائم پر بات کرنا
ہاں جی بالکل آل کیا ہے جو بازار میں سبھی چیز بازار میں نا سبھی چیز بنی ہوئی مل جاتی ہیں تو کیا انسان آلس کر جاتا ہے
بالکل بالکل وہ کیا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ بس جذائقا ہونا چاہیے صحت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے
جی ہاں بالکل بالکل صحیح فرما ریوجیا
بالکل بچے ہو چاہے بڑے ہو گھر میں کوئی بھی ہو سب کہ ہاں چلو جیسے کہ ابھی مارکیٹ میں سب سے زیادہ چل رہے چاؤمین موموز برگر پیزا بس یہی چیزیں سب سے زیادہ چل رہی ہے ابھیاں فاسٹ فوڈ کے نام پہ
ہاں جی بالکل وہ آج کل کیا ہے آپ نے دیکھا ہے آپ بازار میں کوئی بھی ہلوائی ہو تو اس کی دکان پہ آپ نے کیا ہوگا کہ جو آئل ہوتا ہے سیھو بار بار میں بار بار میں یوز کرتا رہتا ہے
بالکل وہ کیا ہے پھر خراب ہو جاتا ہو اور پھر اس سے صحت خراب ہوتی ہو اس اس آئل کے کھانے کی وجہ سے
ہاں جی بالکل اس میں گندگی کتنی پھیل جاتی ہے کتنی گندگی ہوتی ہے اس آئل میں اور لیکن آج کل کے بچے ہیں وہ تو اسی چیز پہ مرتی ہیں
بالکل اسی اسی چیز کو بار بار اگر تیل کو گرم مطلب کو گرم کرا جائے گا تو پھر خراب تو ہوئے گا وہ اتنے ٹائم سے رکھا رہتا ہے ان کے پاس اسی میں یوز کرے جاتے ہیں وہ بار بار
ہاں جی اور ویسے آج کل تو بہتر ہے کہ گام کا دیسی کھانا کھاؤ چولہے ہوئے کا چلہے کا بنا ہوا سب سے زیادہ بہتر رہے گا
جی بہتر اگر ہم اس کی جگہ گھر پہ بنا کے بچوں کو دیں یا گھر پہ بنا کے کچھ کھائے تو زیادہ صحت مند ہوتا ہے وقت تو لگتا ہے لیکن ہم اپنے حساب سے بنا آئل کے بنا اسپائسی بنائے اس کو یوز بھی لیتے تو کم نقصان کرتا ہے وہ
ہاں جی بالکل اور وہ میں نا سوچ رہی تھی ہیلو
ہاں ہاںواز آپ کی آواز آ رہی ہے بولیے
ہاں تو م کالانہ ہے نا تو ان کی بیٹی کی نکاح تو اس میں بھی میں سوچ رہی تھی کہ نہ جو دیسی کھانا ہوتا ہے اسے ہی بنوائائے تو زیادہ بیسٹ رہے گا ہمارے لیے
جی بالکل بہتر آپ نے صحیح فرمایا ایک دم صحیح سوچا ہے آپ نے
ہاں جی اور نکح ہے نکح ہے نا بہت سارے مہمان آئیں گے تو آپ بھی آناا آپ کو بھی بلائیے
جی بالکل
ہاں اور کیوں نہا ہم نکاح کی تیاریاں کرتے ہیں پھر
بالکل دیکھگت ہاں بلکل دیکھگ تیاریاں کرو اچھی بات ہے
ہاں بنا اپنے گھر میں اپنی امی جان کو اپنے ابو جان کو بھائی جان کو سبھی کو پوچھ لینا
جی بالکل اچھی بات ہے نکاح بھی وقت پہ ہو جائے تو اس سے زیادہ اچھا نہیں مطلب اچھا اچھی بات ہے زیادہ اچھی بات ہے وقت پہ ہو جائے
ہاں جی بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہے ج آپ اور ویسے آج کل آپ نے بازار میں دیکھا ہے یہ سموسے ٹکی یہ کتنی بکواس آ رہی ہیں لیکن ہم لوگ نا نکح ہے ہم تو اچھی سی اچھی ویوستھا کریں گے
جی بالکل
ہاں کیونکہ گرمی اتنی ہے کوئی بیمار ہو گیا تو آف تو ہو جائے گی
ہاں صحیح بول رہے کہ اچھا آئل اچھا آٹا سب اچھی چیزیں ہو نا تو پھر وہ کیا بیمار کم کرتے
ہاں جی بالکل ماشاء اللہ آپ کو صحیح فرما رہی ہو اور فرمائیے جی اورسے آپ کو اے سی کھانا پسند ہے کہ یا پھر باہر کا ہی
نہیں نہیں نہیں زیادہ تر مجھے تو گھر کا ہی کھانا پسند ہے
اچھا
گھر کے کھانے کا سواد ہی جذائقہ ہی الگ ہوتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بہت اچھی بات آپ کو ہاں جی بالکل
دھرم کچھ بھی بنا کے کھا ستے ہیں مطل ج بچے بھی جت گئے تو بچوں کو سینڈوچ وغیرہ بنا کے دے دو یا پوہے ہے پوہے بنا کے دے دو یا وہ چاول کے پلاؤ بنا کے دے دو کھچڑی بنا کے دے دو ایسی چیزیں جو بچوں کو نقصان بھی دکھا رہے اور اچھا بھی رہے اور ہیلدی بھی رہے
ہاں جی بالکل بالکل صحیح چ تو کیا ہے بچے باہر کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں مانتے ہی نہیں ہے پت
ہاں وہ کبھی کبھار تو چلتا ہے نا جیسے ہاں ٹھیک ہے کچھ دنوں میں بہت دنوں میں کھلا دیا کہ ہاں کوئی بات نہیں کبھی کبھی ایک آدھ بار کھلا دیا وہ ٹھیک ہے لیکن جو بچے جضد کرتے ہیں نا روز کہ نہیں مجھے تو بس موموز ہی کھانے مجھے تو چاؤ پین ہی کھانے روز کا ہی ڈیلی کا ہو جاتا ہے پھر وہ بچے کیا ہے مطلب صحت بہت زیادہ خراب کر لیتے ہیں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
بالکل اور پھرپ پہلے تو کھے کے لیے پیسے خرچ کرو پھر ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے پیسے خرچ سو
ہاں اور ڈاکٹروں کی آپ نے دیکھا ہے جیسے کہ سو روپئے کا ہوگا جو دوائیاں اسے دو سو یا تین سو روپئے کی بتاتے ہیں پتا نہیں کیوں مہنگا بتاتے ہیں آج کل تو
نہیں پھر دوائی تو ایم آر پی کے حساب سے آتی ہے
نہیں ہمارے یہاں پر ہے جیسے کہ بہت سی ڈ ر ایسے ہوتے ہیں جو فیس بھی بہت ہی زیادہ لیتے جتنی ہوتی آ ہیں اتنی زیادہ لیتی ہیں پھر دوائی دوائیا بھی مہنگی آتی ہیں
ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ دوائیاں وہ مہنگی لکھتے ہیں لیکن جو ایم آر پی ہوتی ہے اسی حساب سے دیں گے دوائی تو اس سے زیادہ ہاں اس سب سے زیادہ کی تھوڑی دے سکتے ہیں وہ دوائی ایم آر پی کے حساب سے ملتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہاں وہ فیس وغیرہ زیادہ لے لیں گے اور جانچے وغیرہ جو کرواتے ہیں نا وہ تو اس میں بھی مطلب کہ نہیں ہمارے یہاں پہ ہی جانچ کروا ہوا تو وہ اس میں بھی مطلب زیادہ پیسے لوٹتے یہی کرتے آج کل ڈٹر ڈٹ وں نے بھی کیا ویاپار بنا رکھا ہے
ہاں جی بالکل اب اییسے بولتے ہیں نا جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے دیں کہ ڈاکٹر نے بگوان کا روپ ہوتے ہیں روپ تو ہوتی ہیں لیکن کیا ہے جب کبھی کیا ہے وہ پیسے زیادہ لے لیتے ہیں تو پھر غصہ بھی آتا ہے
بالکل بالکل نہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے ابھی آج کل تو سب جگہ دیکھ لو آپ اسکول میں دیکھ لو یا کہیں پہ بھی دیکھ لو مطلب سب لوگوں نے دھندا بنا رکھا ہے کہ بس پیسے لوٹنے ہے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے اسکول والوں کو اچھا سے مطلب دی ڈاکٹروں کو مریجوں سے مطلب دی کہ ہاں بھائی دیکھ دیے ٹھیک ہے جاچے لے آؤ یہ لکھ دوائیں اور جاؤ پیسے دے جاؤ بس
ہاں جی جبھی تو بولتے ہیں نا کہ باہر کا ہیلدی کھانا م باہر کا کھانا مت کھاؤ گھر کا کھانا ہے کھائیں گے تو بیسٹ رہے گا نہیں تو اپنی بیماریاں جھیلو پھر اوپر سے ڈاکٹروں کا جو پیمنٹ ہے اس سے جلو دگنا دو پھر
اس سے کیا ہے صحت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے بچے شروع سے ہی صحت خراب کر لیں گے نا پھر وہ آگے چل کے بھی آگے آنے والے ٹائم میں بھی زیادہ تر بیمار ہی رہتے ہیں وہ بچے جو ایک بار اپنی صحت خراب کر لیتے آج کل فون کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہو بچے اتنا فون میں بزی رہتے ہیں آنکھیں خراب کر لیتے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چشمہ لگنے لگ گیا آج کل
ہاں جو بچہ ایک سال کا ہے ڈیڑھ سال کا ہے اس کی اس کی بھی آنکھوں میں آج کل تو چشمہ دکھائی دے رہا ہے اتنی آنکھیں خراب کر لی فون دیکھ دیک کے ف ٹی وی فون میں کہیں گیم پب جی کچھ نہ کچھ دیکھتے ہی رہتے ہیں فون میں
جی بالکل پہلے کا معاشرہ ایسا تھا کہ بچے زیادہ تر مطلب فون کا زمانہ تو تھا ن ہی تو سب بچے مطلب آس پڑوس میں کھیلنا ساتھ میں کھیلنا تو بس اسی میں وقت بتاتے تھے آج کا آج کا معاشرہ ایسا ہے کہ چلو گھر میں رہو اور بس فون دیکھو اور بس اپنے اپنے آپ میں خوش رہو لیکن آج کا معاشرہ ایسا بھی کہ بچے باہر جا کے کھیل سکے کیونکہ آج کل آپ دیکھتے ہو بچے کو کئی بچے کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں کئی بچوں کے ساتھ غلط ہو جاتا ہے بہت کچھ ہو جاتا ہے
ہاں م ہاں یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا لیکن ہمارے یہاں پر ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں پر تو کوئی بچہ فون نہیں چلا رہا ہے آرام سے باہر کھیلے کسی دوسرے کے گھر پہ چلے جائے کوئی دقت نہیں ہے آرام سے کھیلتا رہتا تا ہے بچا
صحیح ہونا چاہیے اس سے کیا ہے بچے نا کچھ بہت کچھ نیا سیکھنے سیکھنے کو ملتا ہے بچوں کو باہر کھیلنے سے بچوں کے ساتھ کھیلنے سے اور فون سے بچتے ہیں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
اور ان کا س ہاں بالکل اور ان کا بالکل بالکل ان کا صحت بھی اچھی بنی رہتی ہے ایسا کرنے سے
ہاں جی صحی فرمایا جی آپ نے چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ
ٹھیک ہے اللہ ج